وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہے ہم میں ٹھیک ہ آ ٹھیک اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے مطلب آج آج کل آن لائن کلاسز کتنی اہم ہو گئی ہے
آپ کو پت ہے اسٹوڈینٹس کے لیے بہت فائدے مند ہے
اگر انسان سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو تو ہر جگہ سے سیکھ سکتا ہے آن لائن کلاسز کمپیوٹر پہ لپ ٹاپ دیک فون پہ یا کسی کے پاس ٹب ہوتا ہے ہر ایک الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ گیجٹس ہو
بالکل تعلیم انسان کی زندگی بدل سکتی ہے
اور اچھا کردار اور اس کو تعلیم کو مکمل بناتی ہے ت خوبصورت شکریہ ویسے تو شک شکریہ تو بہنوں میں نہیں نہیں ہے
ہاں بالکل تو پھر بھی آپ کا شکریہ اتنی اچھی بات بولنے کے لیے
تمہاری پسند تمہارا پسندیدہ موسم کون سا ہے
مجھے باہر کا موسم بہت پسند ہے ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں لیکن ابھی تو پھول کم اور بارش زیادہ ہو رہی ہے
ہاں بارش زیادہ پتا نہیں مطلب میں نے سنا کہ کشمیر کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے
آپ دیکھو نا دن بھر دھوپ تھی تو اچانک سے بارش پھر پھر سے یہ دھوپ سمجھ نہیں آتا یہاں کا موسم
آج میں نے سنا کہ مطلب کشمیر کا موسم ایسا ہی ہوتا تھا اب ہمیں بیچ میں عادت ہو گئی تھی جون جولائی میں وہ گرمی زیادہ بہت
ہاں ابھی تو اب پتا ہی نہیں موسم کا کچھ بھروسہ نہیں تھا وہ دوپ وہی وہی
اورحم باد رہییں گھر بھی تو چاچو بول رہا تھا تھا کہ کشمیر کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے
اچھا
تو ہم نے کہا جون جولائی میں تھوڑی نا کوئی روم ہیٹر لیتا ہے
ہاں
روم ہیٹر لیا تھا
سش میں
کسا ہم بہت سے ہو کے مطلب گھیلے ہو گئے تھے نا جب ہم
ہاں اور ٹھنڈ بھی تھی
تو ہم گیلے ہو گئے تھے پھر ہم نے گاڑی میں آئی کریم بھی کھائی اس سے مجھے اتنی الرجی ہوگی مجھے میٹھے سے الرجی ہوتی ہے گلے میں
اچھا اچھا
تو میں نے آئس کریم کھا کے مجھے اتنی کھانسی میری کھانسی ختم ہونے والی تھی تو پاپا کی کھانسی اسٹارٹ ہوئی
اچھا اب ادھر کا کی ہے سارا ختم
وہاں تو مطلب جو موٹا موٹا کام تھا نا
وہ اٹھایا
وہ سارے ختم پاپا نے موزدور لگائے تھے
اچھا اچھا
وہاں کا یہ صاف صفائی تھی ابھی جو گریل لگانی ہے اس میں میں چھید کرنے ہیں نا
ہاں ہاں پھر سےب گھر پڑے گی
ابھی پینٹ بھی کرے یہی پرائمر کرنا تھا ان کو
اچھا ٹھیک اچھا وہاں پیٹ وٹ کر کے کچھ بھی نہیں تھا
وہاں صرف مطلب آھھی سے زیادہ کو پلستر بھی نہیں کر کے تھا
ایک اسٹوری تھی یا دو
وہ دو اسٹوری تھی پھر ہم نے تیسری اسٹوری خود کور کی
ٹھیک ٹھیک
تیسری اسٹوری بھی کور کی مطلب نہ کھڑکیاں تھی نہ دروازے تھے وہ مطلب ایک حساب سے خالی والس کھڑا کر کے تھی ہاں اگر میں آپ کو انو
ہاں
میں کہہ رہی ہوں کیا مطلب وہاں اتنا کام کم ہوا تھا کہ پوچھو یہ
ہ یہ ہوتا ہے ابھی دھیرے دھیرے ہوگا تو
صرف ایندیں چڑھا گی تھی
ٹھیک ٹھیک
ہاں
آ مطلب پہلی اسٹوری کمپلیٹ ہوئی
مطلب پہلی اسٹوری کا نہ ہم نے واڈ روم بھرے واش رومس ہمیں پور واش رومس سے نا
ہاں
وہاں پہ ٹائلز لگائیں چور وہاں پہ تھے چار پانچ چھ چھ واش روم تھے چار ہم نے کمپلیٹ کیے
ٹھیک ٹھیک
اور لوبی میں رکھی واش بیسن
اچھا
اور اوپر سے نیچے تک مطلب صرف اوائڈ کیا
ٹھیک
گلے وال پروٹین اور سر پرائما اور کچن میں ہم نے باکسنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کی لانڈری میں ٹائلس لگئے اس
اب مطلب اب وہیں پہ کم مطلب اچھے سے ہمیشہ کے بھی شفٹ ہو جؤ گی کیا کچھ کر س اچا مجھ لگر پھرت کہیں اور ج
نہیں مطلب ہم اپنا مکان لیا ہے نا وہاں پہ
پتا ہے مب مے لگا کھ کو شفٹ کرنے کامے
نہیں نہیں تو لانانڈری میں ہم نے ٹائلز لگا فلور کو اسٹور میں لگا ٹائلس فلور کو اور کچن میں ٹائل وغیر سارا سب کچھ کییا
اب دل لگے گا وہاں
ہاں لگے گا ہ کہاں یہاں پہ بھی باہر نکلتے ہیں
باہر نکلنا نکلنا ہی سب کچھ نب ج جہاں پیداش ہوتی ہے تو وہاں کا تو ہوتا ہے
ہاں لگے گا ہمارا ویسا نہیں ہے اب جب انسان کی ش لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ جب سسرال جاتی ہے اس کا وہاں کیسے دل لگتا ہے
ہاں
ویسے یہ ہی سوچنا ہے کہ پ
وہ بھائی لوگ کیا بولتے ہیں ان کو لگے گا وہاں بائی لوگ
ہاں لگے گا
ویسے بھی وہ یہی ہو ہویا کریں گے تو
امن ہے اتنا سکون ہے کہ پوچھو ہی مت
یہ چھوڑا کا بھے والا
یہ والا ہم شفٹ کر کے چھوڑیں گے یہی پندرہ بیس دن تک
اچھا ٹھیک
ہاں
اچھا بتاؤ اگر تمہیں ایک دن کے لیے دنیا کی کسی بھی جگہ جانا ہو تو کہاں جاؤ گی
میں جاؤں گی مکہ
میں کسی خوبصورت پہاڑی علاقے میں جاؤں گی جہاں سکون ہو
ہاں
مجھے شور شرابہ پسند نہیں
مجھے بھی شور شرابہ پسند نہیں ہے تو میں جاؤں گی مگر مکہ میں جاؤں گی پت ہے وہاں کتنا سکون وہ پہاڑوں پہ وہ سکون نہیں ملے گا جو مکہ میں
بالکل بالکل وہاں جانا چاہیے جہاں سکون ہو سکون سکون انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے
ہاں وہ بات تو ہے آپ کو پتا ہے
ہاں
مجھے مطلب مجھے بھی باہر امید اور خوشی کا پیغام دیتی ہے باہر جو آتا ہے اور سردی بھی اپنی جگہ بہت اچھی لگتی ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ اچھے لوگ اور اچھی سوچ سکون کے ذریعے بنتے ہیں
خاص طور پر جب گرم چائے مل جائے جسی کیا چائے کا ذکر ہی دل کو خوش کر دیتی ہے
اچھا اگر تم کہ جانا ہوا ت تو مکہ جا ک ہے نا
اچھا بتاؤ اگر تمیں ایک دن کی دنیا بھی کسی جگہ جانا ہو تو کہاں جاؤ گی تم
میں کسی خوبصورت پہاڑی علاقے میں جاؤں گی جہاں سکون ہو
ہ مجھے بھی شور شربا پسند نہیں ہے لیکن میں مکا جانا پسند کروں گی
ہ سکون انسان کے لیے بہت ضروری ہے
صرف باہر نہیں دل کے اندر بھی ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اچھے لوگ اور اچھی سونچ سکون کا ذریعہ بنتی
میں تمہاری بات سے متفق ہوں
بھی بہت پسند آ کبھی کبھی ایسی گفتگو انسان کو نہیں سوچ دیتی ہے
اور دل کو بھی ہلکا کر دیتی ہے
مختلف موضوع پر بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے
مجھے بھی
اللہ کرے ہماری دوستی اور محبت ہمیشہ قائم رہے
عمیر عمیر اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور کامیابی اطافات فرمائےیں
چلو پھر اگلی ملاقات میں کسی نئے موضوع پر بات کرتے ہیں
انشاء اللہ ضرور ضرور
تو مطلب آج ہم نے بہت کچھ سیکھا میں نے آپ کو مطلب اپنا مکان مکان کے بارے میں بھی بہت کچھ بولا مطلب مو ہم کون سا پسند ہے کہاں جانا پسند ہے کتنی طرحقی آج کل ہو رہی ہے ٹیک ٹیکنالوجی کتنی ہے کتنی نئے نئے اسکل سیکھ رہے ہیں
ہاں بالکل
جو میں نے یہ کام کہا نا پوسٹ کا تو اس پھر غور کرنا پھر مطلب اپنی مرضی سے سوچنا
دیکھو اگر آپ پہلے کرو گی اگر آپ کو بیسٹ لگے گا تو آپ بس مجھے کھل کہہ دینا میں خود کروں گی
ہاں ٹھیک ہے
ہاں وہ بہت صحی میں کہہ رہی تھی رانی کو تم کرو پہلے
جائیں گے تو رانی کہ ہی جائیں گے
نانی کے جائیں گے میں نے کو بولا میرے پاس دو دو سو بھی قیمتی ہے میں نے سوچا پہلے میں میم کو دیکھوں گی جب اس کو پیسے آئیں گے نا
ہاں ہاں
کروں گی
رانی نے کیا بولا
رانی نے ابھی کچھ نہیں بولا میں نے سوچا میں آپ کو بھی انفم کر رہا ہوں
تھینک یو سو مچ
کوئی بات نہیں ہے
چلو میں آپ سے کرتی ہوں بات پھر کبھی اچھے موضوع پہ
اوکے اللہ حافظ